ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک ہو
جی آپ بتائیے آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا گھر میں سب
جی شکر شکر آپ بت پتاہ ہی آپ کے گھر ب سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو؟
میںسے ہی بیٹھا تھا
بیٹھے تھے
جی ہاں آپ بتائیے آپ کیا کر رہی گا
میں بھی بیٹھی ہوں اور آپ سناؤ اپنے چائے پیس
جی ہاں میں نے بھی آپ بتایا آپ نے بھی
ہاں ہاں میں نے بھی تئی اور بتاؤ
بس آپ بتائیے کچھ خاص
میں کیا خاص بتاؤں آپ کو آپ کیا سننا چاہو گے
کچھ بھی جو آاب سناؤگی
آپ اسکول گئے تھے آج ہاں ہاں ہاں
جی اور ہاں آج اسکول میں ٹیچر نے ایک بہت اہم موضوع پر بات کی اور میں اس کے بارے میں تمہارے رائے بھی جاننا چاہتا ہوں
ہ بتاؤ کس موسم پر بات ہوئی
جی آج ٹیچر نے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے یعنی گبت کے نقصانات کے بارے میں بتایا مجھے لگا کہ یہ ہم سب کی زندگی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے
بالکل ٹھیک کہاں اکثر لوگ اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں لیکن اصل میں یہ بہت بری عادت ہے جب ہم کسی کے غیر موجودگی میں اس کی برائی کرتے ہیں تو اس کی بھی بچت ہے اسی کی بت ہے
جی جی آپ کچھ کر رہی ہو شاید
جی جی نہیں میں کیا کروں
ایک ہی جگہ بیٹھا مجھے بہت زیادہ بیک گراؤنڈ ہو
میں ایک
آ آپ کیا کر رہی ہو
ہلو
میں کی جگہ
کر کیا رہی ہو آپ
ہلو
جی میں بیٹھی ہوں
وہاں پہ کون ہے
یہاں بھی کوئی بھی نہیں ہے
وہاں پہ کون ہے
یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے
پھر کیا کر رہی ہو آپ
میں بس بیٹھی تھی
ہاں اور مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ مزہ کیا گپ شپ سمجھ کر بھی یہ کام کرتے ہیں
بالکل کچھ لوگ دوسروں کی محفل میں دوسروں کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن یہ عادت رشتوں کو خراب کر دیتی ہے
ٹیچر نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے بارے میں پیڑھ پیچھے بات کرے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے اسی طرح جب ہم کسی اور کی برائی کرتے ہیں تو اسے بھی تکلیف ہوتی ہے
یہ بات بالکل درست ہے ہر انسان عزت و احترام چاہتا ہے جب اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کی جاتی ہے تو اس کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے
ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کیوں بھی آس رہی تھی
ہاں
آپ کیوں ہنس رہی تھی ابھی
بس ایسے ہی کیوں
وہاں پہ کواں تھا وہاں پہ کوئی تھا شاید
یہاں کوئی نہیں تھا میں ہی کچھ کام کر رہی تھی
اچھا ٹھیک میرے خیال میں گیبا کی وجہ سے دوستیاں ا بھی ٹوٹ جاتی ہے
بالکل صرف دوستیاں ہی نہیں بلکہ خاندانی رشتے بھی متاثر ہوتے تھے کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات کو ادھر ادھر پہنچنا دیا جاتا ہے اور پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے
میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہر وقت دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں انہیں اپنی غلطیاں نظر ہی نہیں آتییں
ہاں ہاں بالکل اصل میں یہ انصافی فطرت کی کمزوری ہے ہمیں دوسروں کی کمزوریاں دیکھنے کے بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے
جی اچھا ٹھیک ہے ہاں جی یہ بات آپ نے بہت صحیح کہی اگر کسی میں واقعی کوئی بری عدت ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے
اگر کسی کی بلائی مقصد ہو تو اسے تنہائی میں نرمی اور محبت کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے دوسروں کے سامنے یا پیھ پیچھے اس کی برائی کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے
ا یہ بات مجھے بہ پسندئی اس طرح ان کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے اور اس کی ہے حصل حندی ہو جاتی ہے
الکل اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی عزت کرے اور ان کی کمزوریوں کو چھپائے
آج کل سوشل میڈیا پر بھی لوگ ایک دوسرے کے بارے میں افواہ اور برائی یا باتیں پھیلاتے ہیں
ہاں اور یہ بھی زیادہ نقصان دہ ہے کیونکہ پہچند لوگوں تک نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتا تی ہے
جی مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا انتظام
ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے
بالکل ہر بات شیئر کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہے ہیں
تمہارے خیال میں لوگی بت کیوں کرتے ہیں
اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے کچھ لوگ ہنسک کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کچھ اپنے آپ کو بہتر سثابت کرنے کے لیے اور کچھ صرف عادت کی وجہ سے
ٹھیک ٹھیک حسد واقع کئی بات بری چیز ہے جب انسان دوسروں کی کامیابی سے جلتے ہیں تو پھر اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں
جی جی بالکل
جی آپ کیا بتا رہی تھے جی ہاں لیکن کامیاب اور اچھے انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی کامیابی پر خوش ہو اور ان کے لیے اچھے دعا کرے
لیکن آپ کہاں پہنچے جی جی میں نے سنا ہے کہ اچھی صحبت بھی انسان کی عادتوں کا بہتر بناتی ہے
یہ بالکل سچ ہے اگر ہم نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں تو ہم بھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں لیکن اگر ہم ہر وقت گ بت کر والوں کے ساتھ رہے تو یہ عادت ہم میں بھی آ سکتی ہے
جی اس لیے دوست چننے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے
جی ہاں دوست وہ ہونا چاہیے جو ہمیں اچھے کی طرف لے جائے اور برا سے روکے
اگر کسی محفل میں لوگ کسی کی گبت کر رہے ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے
سب سے پہلے انہیں نرمی سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر وہ نہ مانے تو ہمیں اس گفتگو کا حصہ نہیں بڑنا چاہیے
یہ بہت اچھی بات ہے کم سے کم ہم خود اس برائی میں شقیر نہ ہو
بالکل ہر انسان اپنی امال کا ذمہ دار ہوتا ہے
ستا ہے کہ اگر لوگ بھییڑھ پیچھے برایا کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرنے تو معاشرہ بہت بہتر ہو سکتا ہے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں اچھے الفاظ لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں جبک برے باتیں نفرت پیدا کرتے
جی گھر اسکول اور معاشرے میں امن اور محبت قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنی زبان کا خاص خیال رکھنا چاہیے
بالکل زبان چھوٹی سی چیز ہے مگر اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں ایک اچھا جملہ کسی کا دن بھی بنا سکتے اور ایک برا جملہ کسی کا دل دکھا سکتا ہے
جی ہاں آپ نے بہت صحیح بات کہی ہے
جیی
پ پیچھا جب انسان برا یا کرتا ہے تو اگلے انسان کو کبھی نہ کبھی پتا چلتا ہی پھر اس انسان کو جس نے بولا ہوتا ہوتا ہے نا اس کو اس کی نفرت ہوتی ہے پھر
بالکل گھر میں اسکول میں معاشرے میں امن سے رہنا ہوتا اور محبت قئم رکھنی ہوتی اور ہمیں اس خاص طور پر اپنی زبان کا خیال رکھنا ہوتا ہے جب ہماری زبان رہے گی نا ٹھیک سے ہم میں بھی امن رہے گا محبت بت رہے گا قئم اور ہمیں کسی کے ساتھ نفرت نہیں ہوگی
جی ہاں نفرت
زبان ایک چھوٹی سی چیز ہوتی لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں
ہاں
ج
جی ہاں یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے اس کے اثرات بہت گہرے ہو تو یہ ہ ہلو
جی جی ہلو
ہوں
میں نے بتایا جو صبح ہماری ہوتی ہے نا
جی جی
وہ چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں
اچھا ٹھیک ٹیک چلو آج کی ہاں ش گفتگو سے مجھے یہ سبق ملا کہ ہمیں کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی کی برائی سن کر خوش ہونا چاہیے
ہاں ہاں بالکل ہمیں کسی کے پیٹ پیچھے برائی کبھی نہیں کرنی ہوتی ہے
جی ہاں
ہاں اور ہمیں اپنی زبان پہ بھی کچھ کنٹرول رکھنا ہوتا ہے اور مجھے تو یہ سب سبق ملا کہ اگر ہم اچھے معاشرے چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان اور اپنے رویے کو بہتر بنانا ہوگا
کیا
میں بتا رہی ہوں ہم مجھے یہی سبق ملا جو ہم نے آج گفتگو کی نا ہم نے اس موضوع پر بات کر کے مجھے یہ سبق ملا کہ اگر ہم اچھا معاشرہ اچھی زندگی چاہتے ہیں مطلب امن میں زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان پہ رکھنا ہوتا ہے کنٹرول اور اب نے رویے کو بہتر بنانا ہوگا ہمیں اس سے ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک رہے گا لوگوں میں محبت کی قائم ہوگا امن بھی پیدا ہوگا ا
جی ہاں آج کی بات چیت بہت مفید رہی
شکریہ امید ہے ہم دونوں ہمیشہ ایسی باتیں کریں گے اور دوسروں کی عزت کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے
جی انشاء اللہ انشاء اللہ
ان انشاء اللہ اور آپ آپ کیسے آپ بھی پیر پیچھے باتیں کر د ہو
نہ ہونا میں ان انسانوں میں سے نہیں ہوں
جی بالکل چل اب کل اسکول جانے
جی آپ کو جانا ہے
ہاں ہاں مجھے بھی کل اسکول جانا ہے اللہ حافظ پس